السلام علیک کمائی جان
ہلو سلام علیکم سب خریت سے تو ہو نا
خیریت خیریت بائی جان
اور کیزی چل رہی ہے گرمی ورمی گھومنے اومنے گئے کیا بارش وارش کے اندر ابھی
بارش کا موسم تھوڑا سا ہیوی ہو رہا ہے یہاں پر تو کیا ہے ہمارے یہاں بارش زیادہ ہو رہی ہے
اچھا بارش زیادہ ہو رہی ہے کیا تو پھر گھومنے وومنے نکلے گ بارش کے اندر پہاڑ وہاڑ کےپڑ دوستوں کے ساتھ
پہاڑوں پر ابھی رسکی سین چل رہا ہے
اچھا
تو جائے پر ابھی کیا تھوڑی ہیوی بارش کی وجہ سے باڑ کی سمباونا ہو رہی ہے مان سون کا ٹائم ہے
اچھا اچھا مانسون کا ٹائم ہے وہی تو یہ بارش کا کوئی پتاہ نہیں ہے کب آ جاتی ہے کیونکہ ابھی تو بارش بھی ہو رہی ہے اور گرمی پڑ رہی ہے دونوں ایک ساتھ ہو رہا ہے موسم
ہاں ہیوی گرمی بٹ وہ کیا ہے نا بارش آنے کے بعد تھوڑا سا گھوم دینا چاہیے جب تھوڑا سا موسم کھل جائے اچھا ہو جائے
ٹھنڈا ہو جاتا ہے موسم پھر وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے نا اس کے اندر آتا ہے گھومنے کا میرا دوست دوست کے ساتھ یا فیملی کے ساتھ تو کم آتا ہے جتنا دوستوں کے ساتھ آتا ہے جیسے اپنے فرینڈ ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ پہاڑ پہ جانے کا مزہ کچھ اور ہے
دوستوں کے ساتھ باؤنڈیشن م کھل کے کام ہو جاتا ہے
ہوں وہئی تو
اس لیے ایک کن ہوتا ہے نا پا شام کو دینے سے اس لیے دوستوں کے ساتھ کوئی کھل کے رہو
وہی تو فیملی کے ساتھ ایک دم مطلب در لگ در لگا رہتا ہے مطلب اتنا ہنسی مزق نہیں ہو سکتا
باؤنڈیشن رہتی ہے فیملی کے ساتھ کہ کچھ باتیں کرنے کی ہوتی ہے کچھ نہیں کرنے کی ہوتی
آپ نہیں گئے تھے کیا کبھی بارش میں گھومنے کی
ہم تو جاتے ہیں مانسون میں ہمارے یہاں اسپیشلی بہت جگہ جاتے ہیں ہمارے یہاں بہت سارے ووٹر بولے
اچھا صحی یہ بارشوں کے اندر ہی گھومنا چاہیے بئی گرمی کے اندر تو کیا گھومنے کا مزہ ہی نہیں ہے
گرمی میں گھومنے کا مزہ نہیں ہے اور اتنی گرمی کی چیزیں سے سین ہو جائے
وہی تو سین نہیں ہوتی گھر میں اگر آپن کوئی ٹریول کر کے جاتے ہیں ٹرین ون سے تو لوکل ڈبے میں تو بھیڑ ایسی بھی رہتی ہے اس میں کیسے جائے گا آ اس میں جگہ نہیں ملتی اور گرمی میں تو تو اور پھر کیا ہے بھیڑ جاتی ہے جیسے کوئی تیوار ویوار نا تہواروں کے ٹائم بھیڑ جاتی ہے ٹرین کے اندر
ہاں ابھی تو یہ واٹر فال یہ ایسی پہاڑوں میں مطلب شانت جگہ پہ جو جیادہ کراؤڈ نہیں ہو وہاں جیااتدہ
وہی تو شہروں کے اندر نہیں مل سکتا نا اتنا مطلب شہروں کے اندر ہے واٹر پارک مطلب ایسے اپنے چھوٹے موٹے شہر ہوتے نا سٹی وٹی اس کے اندر یہ ہے گھومنے کا مزہ ہے زیادہ بڑے شہر کے اندر تو ٹریفک رہتا ہے پلیوشن ہوتا ہے تو پھر کیا مزہ گھومنے کا بارش و اندر نالی جام پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتے ہیں
اور یہ سینچوریا وغیرہ ہے نا ادھر مطلب سیٹییوں میں سیٹیوں سے تھوڑا باہر بہت ساری سینچریی دی
وہ تو جنگل جنگل ہے بڑے بڑے رنم بور جیسے بے بڑے جنگل ہوتا نا ان کے اندر آتا ہے وہ تو ایک دم وہ تو بارش بارشوں کے اندر آتا ست ہے مزہ جیس کوئی جپسی وپسی جاتی ہےا اس اندر بٹ کی جان میں جاتا جیسے دوستوں کھلی ہوئی گاڑی کھلی ہوئی کےدر
ویسے اچھا ہے گھومنا چاہیے آدمی کو
مائنڈ فریش ہو جاتا ہے وہی تو گھومنا ضروری ہے ب بارشوں کے اندر یا سردی کے اندر ہی آتا ہے مجھ گھومنے
کم سے کم مہینے میں دو ٹرپ تو ہونی چاہیے آس پاس کی اور مہینے میں ایک ٹرپ لانگ ٹرپ ہونی چاہیے
وہی تو مہینے میں ایک دن کی تو لوگ لوگ ایک دن کی کیا ہو پندرہ بیس دن کے لیے جم کو کشمیر چل جاؤ یا اتنی برفیلیے ایریا میں جاؤ ابھی بہت جاتے ہیں تھے گھومنے کے لیے
والے ایریے میں مزہ نہیں آتا تم مطلب وہ نہیں کر سکتے جو تم کرنا چاہتے ہو کھل کے نہیں کر سکتے مطلب پبلک فیئر بھی ہوتا ہے لوگوں میں ڈر دیتا ہے پبلک کا کہ کسی سامنے کیا بول دے
وہ یہ تو ایک دم کھلا مطلب سھو کھلی جگہ ہونا چاہیے سائلینٹ کو جیسے جاتے نا پہاڑوں کے اوپر کوئی ندی ودی ہوتی وہ اس کا ہی مزہ کچھ اور ہوتا ہے نہانے کا
ہ اچھی وائف اچھا اچھا انوبو کرنے کے لیے آدمی کو ایکانت جگہ پہ جانا چاہیے اور دوستوں کے سھ جانا چاہیے کیکہ دوست کے سادھن خری بھی جاتے ہیں تو الگ ہی ماحول کے ریٹ ہو جاتی
وہی تو ان کے ساتھ اپ نا مطلب بات کرتے ہیں نا تو وہی دوسری مطلب اسسے اپنی بات کر سکتے ہے ا فیملی کے ساتھ جائیں گے تو ان سے اپ مطلب ہنسی مذاق زیادہ نہیں کر سکتے
بؤنڈریشن دیتی ہے ایک لمٹیڈ ایریا میں ہین کر سکتے ہیں بات ایک لمیٹڈ طریقے سے ہی یہ بولنا ہے یہ نہیں بولنا ایک فرینڈ سرکل ہوتا ہے وہاں کچھ بھی بولو کچھ بھی کرو اگر تم بولو گے کہ یہاں سے ا ادھر جانا ہے تو چاہے وہاں خطرہ ہو چاہے کچ بھی ہو وہ چلیں گے تمہارے ساری ایک مطلب وشواس ہوتا ہے کہ بھائی جو تم سوچ رہے ہو وہی وہ سوچیں گے
وہی تو دوستوں میں مزہ آتا ہے گھومنے کا اچھا جیسے پہاڑوں پہ جا کے وہ مطلب پراٹھے آتے ہیں نا وہ پراٹھے لے کے جا کے بارشوں کے اندر ہوا چلتی رہتی ہے اور ان کو بیٹھ کے کھات ہیں نا اوپر اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے
ٹریکنگ بہت ساری چیزیں ہوتی یہ کرنے کی ہوتی ایڈوینچر آف لائف
وہی تو وہاں پکنک مناؤ مست وہ کھانا بنا کے مست کھاؤ وہت ٹھنڈی ہوا کے اندر ہے ایک بار ہم گئے تھے ادھر کی طرف گئے تھے ہم جے پور کی طرف جب بس سے گئے تھے ہم جب ہم جا رہے تھے نا راستے میں روڈ کے وہاں جب بائس آ گئی تھی جو ہوا چل رہی ہے اور بارش کی بوندی آ رہی ہے اتنا مزہ آ رہا تھا ایک نمبر اس کے اندر
الل
اور جو کھڑکی والی سیٹ رہتی نا اس زیادہ مزہ آتا ہے بیٹھ کے جانے میں
ہاں وہیں تھوڑی مطلب ٹھنڈی ہوا ہے ہلکی سی بارش کی بوند ہے
ہلکی سی بارش کی بند ہے
تو گانے
وہئی تو سونگ بجاتی ہو جؤ م نے مریا گانے وانے بجا کے جاؤ مست کھلی بھیئی گاڑی میں اتنا زیادہ مزہ جانے کا آ پہاڑ کے اندر تو کیا ہے پہاڑ کے انر گاڑی بھی نہیں جا سکتی وہ تو اپنے کو پیدل ہی جانا پڑتا ہے اس کے اندر تو
پہاڑوںو کا تو لگ پہاڑوں میں رسک بھی تھوڑی ہیوی ہوتی ہے
جانوروں کی رتی ہے کسی بڑے بڑے جو
جانوروں کی اور پہاڑ ٹوٹنے کا اندر ہے بارش
وہی تو ر کھسک جائے اس لیے کچھ درگٹنا بھی ہو سکتی ہے اس لیے اس کے اندر تو تھوڑا ٹھیک سے رہتا جانا
رسق والی جگہ پہ جانا ہے تو نہیں ہے آپ کو سف سف دینا ہے اور مطلب اچھی فیلنگ بھی کریئٹ کر نہیں ہے وائف مطلب اچھے طریقے سے مطلب میموریز کریئٹ کرنی ہے میموریز بنانی ہے تو مطلب دوستوں کے ساتھ جاؤ سیف جگہ پہ
وہی تو گاؤں کے اندر بھی ہے گاؤں کے اندر بھی بہج جگہ ای سسی گھومنے کی جیسے اپن کھیت پیت پہ جاتے ہیں تو کھیت میں جو کنو نہیں ہوتا کیا کنویں کے اندر کا بھی پانی میں بہت سارے نہاتے سے کنویں کے اندر بھی
ہماری اچھی بائی باتی وہی پارٹی کرتے ہیں لوگ بت
وہی وہاں ہی پارٹی کرتے کھیت کے اوپر جس مطلب جن کے پاس یہ تو ہوتا نا ان کے جاتے ہیں وہاں پر مست مزہ کرتے
ہاں آج کل تو لوگ کیا فارم فارم بنانے لگ گئے فارم پہ شفٹ ہو جاتا تے وہیں پہ ہی کرتے ہیں
تو ا بارش سے تھوڑا نا اس سے ہانی بھی ہے بارش زیادہ ہونے سے جیسے ابھی کسان وسان ہوتے ہیں نا ان کو زیادہ ہانی بھی ہو سکتی اس سے بارش سے
منس اگر بارش زیادہ ہوئے تو بھی ان کو نقصان ہوتا ہے اور کم ہوگی تو بھی نقصان ہوتا ہے فائدہ تو بیچ میں ہوتا ہے جیسے ماوٹ ہوتی ہے سردی میں تو ہلدی
نہیں بوائی کے ٹائم ہو جائے نا بارش جب تو کوئی دقت اب جیسے فصل وصل کاٹتے نا اس کے بع میں جو بارش ہوتی ہے اس فصل خراب بھی ہو زیادہ بارش گرنے سے وہ فصل خراب ہو جاتی ہے پیزا بھی ہوتا
وہ تو ہے ہی
بائی فائدہ مند بھی ہے اور نقصان دائک ہے بھی
اگر لمیٹیڈ ہو تو فائدے مند ہے سمے پہ ہو تو فائدے مند ہے اگر دونوں ہی کام نہیں ہو تو
وہی تو ابھی وہی تو ٹائم چل رہا ہے ابھی جولائی وہ جون چل رہا ہے نا تو جون کے اندر ابھی ویسے تو گرمی ہونا چاہیے تھی ایک دو دن بارش بھی گری تھی اس سے جو مطلب مانسون میں تھوڑا پریورتن بھی ہوا ہے کچھ مطلب گرمی بھی ہے سردی بھی ہے دونوں ٹائپ کا موسم چل رہا ہے
ہاں یہ اچھا ہے مطلب بسنت جو بیچ کا موسم ہوتا ہے نا ن زیاہ گرمی نہ زیادہ سردی ڑ والا وہ تھوڑا اچھا اچھا رہتا ہے اس میں زیادہ نقصان بھی نہیں ہے کوئی ہیلتھ ایشو بھی نہیں ہوتا ہے طبیعت
وہی تو کیونکہ موسم پرریورتن ہوتا ہے نا تو پھر اپنا بھی گرمی جیسے گرمی پڑتی ہے نا ویسے بارش گننے کے بعد میں جیسے ہومس ہوتی ہے ج موسم چینجنگ ہوتا جیے بارش پڑ جاتی توٹھنڈا موسم ہو جا ہے اور دھوپ نکلتی تو پھر وہی ہممس نکل کلتی تو سے واپس گرمی بڑھ جاتی
ہ یہ باڈی ایکسپٹ نہیں کرتی تو پھر جب پروابلم ہو جاتی تو پھر ہیلتھ ایشو جیے بیماریاںہ جاپ
تھا اور بارش میں کیا ہے نہانےتے بارش میں نہاتے ہیں نا بچے ان سے کیا ہے ان جکام بھی ہو جاتا ہے زیادہ وجہ سے گھومنے چل جاتے ہیں اور بارش کے اندر نہ لیتے بارش کے پانی سے کوئی نہر ور کے کچھ پانی سے نہتے نا تو اس سے بیمار بھی ہو سکتے ہیں وہ
ہاں سے پر وہ بیجتے پانی میں نہیں ہوتی اتنی پرابلمس اس میں کیا بیکٹیریا نہیں پنپتے اور جو ٹھہرا ہوا پانی رہتا ہے نا جیسے کہیں کا
نہیں جو مطلب پانی گرتا ہے نا پڑ سے برستا ہے اس سے کچھ زیادہ زکام وکام ایسی چیزیں ہو جاتی ہے زکام بھی جاتا ہے کسی کے بخار بھی آ جاتا ہے تا ہے کسی کسی کے سوٹ کر جاتا ہے ورنہ کسی کے کرتا بھی نہیں ہے
وہ ہوا اور پانی ایک ساتھ ہونے کی وجہ سے ٹھنڈ ہو جاتی ہے ان کو سردی زکام کھاسیی نارمل ہے ویسے سیت بٹ وہ اسٹارٹنگ میں جو ہوتی ہے نا بارش اس میں نہیں لنا چاہیے باقی بع کی میں تو نہ سکتا کہ سب
فرسٹ بائیس میں نانا نہیں اس کی جو پہلی بار ہوتی ہے نا پہلی مرتفہ پہلی مرتبہ ہوتی نا اس میں نہیں رہنا چاہیے
سفہ جو
اب یہ تو ہے اوپر والے کی کیا کر سکتے ہیں آن کیا کر سکتے ہیں تو پر پا لگ ہے جو برسانے والا اپن تو کچھ نہیں کر سکتے اپن تو موسم وباگ ہے وہ بھی کیا طرح کیا کرے وہئی تو
شدا کی مرضی ہے
ہاں اور آپ سے بات کر کے ہم اچھا لگا آپ کو بھی اچھا لگا ہوا ہم سے بات کر کے
ہاں بہت اچھا لگا بالکل اپنی بات ایسی ہو رہی ہے جیسے آون
وہی تو انشاء اللہ کریں گے دوبارہ بات کریں گے ان شاء اللہ
خدا حافظ خدافظ میا
ہیلو خدا آفس ٹھیک ہے فن کا